دیکھیے اس میں ہنسی یہ گان ہی
ہاں جی ٹھیک ہے جی
میں میں
ورنہ کے زد ہو جاتی ہے
ٹھیک ہے نہیں کریں گے وہ
پھر کس مسائل پہ ہم بات کریں
ہم ہاں
آپ سنا ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک
میتھ پہ بات کریں گے
جی جی
تو ہمارے جو
فرمائیے
پڑھائی کے اس میں یہ ہے
کیا ہے
ہوں موزو جو ہے اس میں میٹھزیز کا جو سبق ہے وہ پڑھنا ہے
دیکھیے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں
وہی ہے بھائی آپ فرمائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کے والد والد تھا ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے
جی جی سب ٹھیک کیا آپ خیریت سے آپ کی طبیعت کیسی تھی آخری دفعہ جب بات کی تب آپ کی طبیعت تھوڑی ناسا ا استی
ہماری طبیعت پہلے سے بہتر ہے آپ کی طبیعت ت ہے
جی جی د وہیں یہ کھا لیا آپ نے
نہیں دوائیاں تو بری ہوئی تھی
جی جی اور سنائ آپ کی پڑھائی قثیر رکھ
پڑھائی تو مزا مزہ جا رہی ہے دوائی کی شیشیں کھا لیی تھی
جی جی
ہوور سناائی پڑھائی کیسی چا رہی یہ
پڑھائی تو ا رہی ہے
آخری دفع جب اپ سے بات ہھوئی تھی تو بہت یاد آئی تھی مجھے آپ کی پھر
ہاں
جی جی خیرمناسب صب ہے
بہتر رہے گا
جی جی بہت ہی غیر مناسب بات ہے ہمیں اس طرح ایسی جگہ پر اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے ایسے الفاظوں کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے جس سے آگے جا کر مسائل بن سکتے ہیں
بی شک بی شک
جی فرمائیے آپ کی پڑھائی کہاں پہنچی آپ کے امتحانات ہے کچھ دنوں میں
دو بچے ہیں بس دو موضوع کے امتحانات
جی جی پھر تو اور دو موزوکے ہیں جو ہمارے اور
وہ تو دیکھ ہی جائیں گے
جی جی جی دیکھے ہی چلے جائیں گے ہمیں
ہم دیک دکھ ہی جائے گا بس اس وقت دھکے لگ جائے
جی جی آخری دفعہ جیسی ہمارے آپ سے بات ہوئی تھی ہم اس بات سے معذرت خواں ہیں ہم نے تھوڑی آپ کے ساتھ غلط لہجے میں بات کی تھی
لہجے میں کس وقت
تبھی بس معذرکھواں ہے ہم آپ آپ سے جی
کبھی کبھی
جی جی کبھی
کب ہوئی تھی
جی ہم بس اس طرح سے اپنے الفاظوں کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ بعد چلتی رہے
جی جی جی اس
ہ جیتے کہ ہنسی نہیں دیکھے ورنہ یہ رد ہو جاتی ہے
اسم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے
ہوہت ہے اچ دیکھیے ہمیں ج کا
جی ٹھیک اور کیا ہوتا ہے اس میں اور کیا ہوتا ہے
جی جی ہم اس وقت پڑھائی کے موضوع پر کیوں بات کریں دیکھیے ہمارا جو دماغ ہے وہ ویسے ہی بہت بھرا ہوا ہے ان فضول چیزوں سے ہم اور اپنا دماغ ان چیزوں میں نہیں لگانا چاہتے
کیونکہ اس میں تھوڑا ہو جائے گا
جی کیا ہوگا
الفاظ کا استعمال
طرح سے باری باری الفاظ کہ یہ نہیں پتا
اس طریقے سے کس معقاملے میں کریں
دیکھیے بہت سے معاملات ہیں بہت سے معاملات دنیا میں جس پہ گفتگو ہو سکتی ہے
پھر کریں گے پھر کرتے ہیں فاروق اس استاد کے ریلیٹ کے بارے میں
جی ہمارے جو استاد فاروق ا سر ہیں فاروق استاد ہیں انہوں نے ہمارا جینا حرام کیا تھا خیر ہمیں ایسی غیرمناسب بات اس اس جگہ پر نہیں کرنی چاہیے مجھے لگتا ہے
ب شک بیسک
ہمیں کوئی ایسی گفتگو کرنی چاہیے جو تھوڑی سی اس سے الگ ہو مختلف ہو
ہاں وہ ہے تو پھر ہم کس کے بارے میں
جی کسی بھی طرح سے ہمیں تھوڑے بھاری باری الفاظ کا استعمال کرنا ہے تاکہ تھوڑا ایک وقت جو ہے ہم نے جو اپنا قیمتی وقت نکالا ہے کسی چیز کے لیے وہ وہ وہ پوری طریقے سے وہ اس وہ رد نہ ہو
وہ ہے کو اس بار عید پہ خرچی کیتنا اے ملی ہے
جی ای پ کیا ملی ہے
خرچی عید خرچی
بخشش
بخیش
بکشش
یہیدم شیش
عید بخشیش جی جی ہاں ایک انسان تھے جنہوں نے ہمیں پانچ سو دیے تھے تو ہم خیر سے وہ کبھی نہیں بھولیں گے
ہاں ہاں میں نے بھی ایک انسان کو دی تو پانچ سو
جی جی کس کو دیے تھے اپ نے غیر مناسب بات ادھر نہ کیجیے گا تھوڑا
ہاں ہاں مجھے پتا ہے ایک جان کار انسان کو ہی
دیکھیے احتیاط زندگی میں بہت اہم چیز ہے جتنا ہم احتیاط رکھیں گے اتنا ہی ہم آگے بڑھیں گے
بیسک بیسک
کیا آپ بات سے اتفاق رکھتے ہیں۔
اتفاق رکھتے ہیں بے شک
دیکھیے آپ بھی ایک مزز انسان ہے ہم بھی ایک مزز انسان ہے تو اس طرح کی باتیں غیر مناسب ہوتی ہیں
ہاں ہاں وہ ہے
جی آپ کا کیا کہنا ہے جی جی ہم آپ سے ایسے کوئی سوالات تر نہیں پوچھ سکتے کیونکہ غیر مناسب لگتا ہے
ہم تو پھر اب کچھ اور موضوع
دیکھیے موزو کی کمی نہیں ہے
امتحانات کے بارے میں نہیں
نہیں نہیں جی دیکھیے امتحانات کے ب بارے میں بات کرنے سے اپنا ہی موڈ کرکرا ہو جاتا ہے اپنا ہی من کررکرا ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنے من کو کرکرا نہیں کر
من اداس نہیں کرنا ہے توپھر
جی
ہمارے دروازے کے باہر
کتنے آپ دیکھ کہ وقت کتنی بڑی چیز ہے اور ہمیں وقت کی اہمیت ہی نہیں ہے
امیت ہوئی نو منٹ ہو چکے ہیں وقت کے
کیا ہو چکے ہیں وقت کے
نو منٹ
جی جی جی جی دیکھیے اس طرح کی غیر مناسب باتیں نہیں اس میں کیجیے کیونکہ یہ رد ہو جاتی ہے
اس میں غیر مناسب کہاں آیا
دیکھو انہیں انہیں اس طرح کی جو گفتگوئیں ہوتی ہیں نا وہ انہیں سمجھ آتی ہے تو ایسی بات تو ان کو سمجھ نہیں آنی چاہیے کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں ہم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں
بیسک بیسک
دیکھیے توجہ سے سنیے ہم کیا بول رہے ہیں ہمارا فسانہ توجہ سے سنیے
بوجلیے بوجلیے
ہم اس وقت بہت ہی بڑے احمک لگ رہے ہوں گے خیر لیکن یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہے
کرنی پڑتی ہے کرنی پڑتی ہے پیڑ کے لیے
دیکھیے ہم
جی جی
دیکھیے میں آ بات سے متفق ہوں کہ جس طرح کی الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ تھوڑے غیر مناسب ہو سکتے ہیں مگر ہم مجبور ہیں
ہاں اور کر بھی نہیں سکتے کچ ا بھی کرنے پڑے گے
آپ فرمایں آپ کو اب کے والد محترم آپ کی والدہ آپ کی بہن سب ٹھیک
سب سب ٹھیک آپ بتائیے سب ٹھیک
خیر و آافیت سے ہے اور سب اور سب کو اللہ اپنے حفظ ومان میں رکھے آپ کے گھر والوں کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی اور سنائیں آپ زندگی کیسی جا رہی ہے
جا ہی رہی ہے
جی ہاں وقت کے تھوڑے پابند ہیں اب اس ہمیں لگتا ہے کہ وقت ہو چکا ہے خیر سے ہم اب خدا حافظ کر ہی لیتے ہیں
کر ہی لیتے ہیں مجھے بھی لگتا ہے خدا حافظ ہ
شب اشار شبہ خیر